ہلو
ہیلو
اپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں یہاں سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا کیا کر رہے ہو کیا کام ختم
ہاں میں نیچیا کام ختم میں جاتی ہوں نا آج میک اپ سیکھنے
اچھا
ہاں اب میں کر رہی تھی گھر کا کام کمپلیٹ دن بھر رہتی ہ ہو نا باہر
کو گھر کا کام کرتی ہوگی دن بھر وہاں کا
ہاں اور کیا چلو اچ بت م پ رہر انٹرسٹ تھا میک اپ میں تو چلو آپ وہی سیکھ رہے ہو
اچھا کیا اور یہ لگتا ہے
ہاں اور ا کیا
پتا ہے میری کزن کی بھی شادی تھی
ہاں
میں سوچ رہی تھی میں بولوں گی آپ کو اگر آپ نہیں آ پاؤ گی خود تو مجھے ہی بول دو کیا کیا کرنا ہے اگر اس کے لیے خوداؤگی تو باقیوں کو پھر بھی کرنا ہے مطلب خود کو کرنا ہے باقیوں کو کرنا ہے
ہاں ہاں میں آپ کو بتاؤں گی کیسے کیا کرنا آپ پھر اس کو خود کر لینا یا خود کو کر لینا میں اس کے لیے آ جاؤں گی پھر
ٹھیک ہے پھر وہ بھی ٹھیک ہے
پہلے فیس واش کرے گی نا وہ پہلا فیس واش ہاں فیس واش کے بعد کلینزر کر لینا
کون سا والا میرے پاس وہ ہے ڈی ٹین کلینزر
کوئی بھی جو آپ کی اسکن پہ سوٹ کرتا ہے
چلو ٹھیک ہے آپ کون سوالا کرتی ہو اچھا کون سا والالا ہے
آ کاا
نیو یا کلینزر
ہاں اس کے بعد ٹونر کرنا اسپر
ہوں ہوں
ٹونر کے بعد آپ کرنا سکربنگ
ارے نہیں جو یہ کلنزر جو کلینزر ہے نا اس کو مساج وساج کرنا یا
نہیں خالی لگا ہے نا کلینزر تو اس کے بعد کیا کرنا ٹونر ٹونر ہلو
ہاں ہاں
تو اونر کے بعد پھر آپ کرنا پرائمر یہ موسچرائزر یوز
اچھا
مچرائزر یوز کر کے پانچ منٹ ویٹ کرنا
اچھا
نا یوزا پرائمر پرائمری کے بعد اب آئیشڈو پہ ہو جانا شفٹ
اچھا
اس کے بعد آپ آنکھوں پہ کنسلر لگ نا اوپر آئیلڈ پہ ہلو
ہاں ہاں
آلٹ پہ جب آپ کنسلر لگاؤ گے تو پھر کرنا آئی شیڈو اپلائی کون کون سی کرنی ہے پہلے کرنا براؤن کلر
پہلے پہلے پہلے آئ ل نا کرنا ہے
نہیں آ شڈ آ شی ہ تھا بر پ لوگ ہیں نا اور پھر وہ تھوڑا سا مچ کرنا آئس پ پہلے براؤن بیس چڑھانا اس کی
اچھا
اس کے بعد چ گلٹر ولٹر کون سا کیا ڈالنا ہوگا وہ کر لینا کس کلر کا ہوگا لہنگا آؤٹ فٹ تو اس کے بعد کرنا آئی لائنر اور پہلی ہی لگ ا نا لینس اگر وہ لینس لگاتی ہوگی تو
مجھے لگتا ہے آپ ایک کام کرنا آپ خود ہی آنا آپ اگر اس کو کرو گی تو پھر کتنا ہی ٹائم لگے گا مجھے بھی کرنے میں
ہوں ٹھیک ہے میں بس بول رہی تھی کہ اگر آپ نے کہا نا میں بھی مجھے بتا
کیونکہ آپ نے بہت بتایا نا مطلب اتنا کیسے کروں گی میں مجھے نہیں پتا ہے نا میک اپ کا کچھ بھی
ہوں
اور ہاں اگر آپ آؤ گی نا تو مجھے اور ایک ہیلپ ملے گی نا اس سے مجھے پھر مہندی لگانے بھی کہیں پہ نہیں جانا پڑے گا
اچھا ٹھیک
ہاں اس لیے آپ ایک کام کرنا اگر آپ دلہن کو کرو گی تو پھر میں کروں گی کا باپو جی بھی کروں گی اور مہندی بھی لگاؤ
تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کب ہے شادی کب ہے ش شادی ان کی
میں تب کروں گی نا کال آپ کو
اچھا ٹھیک
اور آئی برو کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے نا آئیبرو میری پت نہیں کیسی ہے
اس کو پینسل سے ٹھیک کرنا ہوتا ہے ہم سب کے آئی بروز آڈٹ ڈڈی جب نکالتے ہیں نا آ ب روز ہم لوگ بلکنگ کرتے ہیں اس کی آفٹر دٹ اس کو فف پینسل سے شیپ دینی پڑتی ہے کس اینگل سے اب آپ کو ماؤنٹ شیپ دینی ہے نارمل شیپ رکھنی ہے
مجھے ماؤنٹ بھی پسند ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسےرف
آتی ہے نا آج پینسلس اس کے ساتھ برشیز بھی آتے ہیں
مجھے پتا ہے آتی ہے لیکن مجھے ا مجھے خود ہی نہیں جیسے آتا ہے
اب میں خود کروں گی نا آپ کو ایک بار دکھاؤں گی اسی ٹائم پہ پھر آپ دیکھ لینا پھر آپ کو آ جائے گا
چلو پھر ٹھیک ہے اور آج کل موٹ
ہاں آج کل موٹی سب لوگ رکھتے ت
آج کل وہ پینسل جیسا کوئی نہیں بنا
ارے نہیں آج کا پینسل لو پینسل کا ہے پینسل آئے بروش کوئی بھی نہیں کرتا
نہیں کرتا ہاں
اور کیا
اور کیا
اور بتاؤ آپ نے کیا تھا پھر فیشیل
پچھلی بار کیا نا میں نے
ہاں
پتا ہے میں تمہیں بول رہی تھی نا دن میں کہ مجھے فرق ہوئی ہے یہ نا پمپلس کی
ہاں
پر یہ نہیں مجھے اور نہیں پل ہیں
حلاو
اور کیا میں دیکھ رہی ہوں نا ہاتھ سے ایسے ایسے ایسے مجھے آئی برو میں بھی نکلے ہیں
ہ ہ اصل میں مت نا بلیچیوز کرتے ہو سنڈے سنڈے فیس کو دینا چاہیے تھوڑا ٹائم کرنا چاہیے کلینزنگ ولینزنگ فیشیل تو پھر ہو جاتا
کہاں کرتی ہوں میں اتنا میں نے پچھلی بار کیا بس بس
نہیں آپ کو کرنا چاہیے نا اس سے ہو جاتا ٹھیک
نہیں اب میں نے بولا نا میں آؤں گی دیدی کے پاس ہی
ہاہ
تو میں کراؤں گی پھر اگر برابر آگے کے دن نہیں تو اس سے پہلے ایک دو دن پہلے
ہاں کوئی نہیں کوئی نہیں آپ آ جانا
ہے نا ٹھیک جب آپ بھی فری ہوں گے کیونکہ پ کے دن سب کو کام ہوتا ہے نا
کیا گھر پہ سارا ایسے ہی ہوتا
اس سے پہلے ہی میں آؤں گی میں سوچ رہی تھی میں ان دس دنوں بھی روزہ رہا ہوں لیکن جو میرا کمر کا درد ہے نا
وہ نہیں رہنے دے گا اب آلریڈی اتنا اتنی زیادہ ویک ہو گئی ہو آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ باپ مت رخو یہ آپ ریسٹ کرو اور دوائیاں کھاؤ کچھ ٹائم کے لیے
پتہ میں ویک ایسے میں مطلب ایسے میں نا ہیلدی لگتی ہوں
جو بوند میرو ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے
ایسے تو مجھے پھونک اتنا چڑا ہے نا ایسے میں لگتا ہوں فیٹ مجھے اتنا ہے
وہ خالی پوک ہے نا وائٹامن ہونے چاہیے نا برابر آپ ایک بار ٹیسٹ کر لینا وائٹامن کا دیکھنا آپ کو وائٹامن کم ہی ہوگا
مجھے اتنا درد ہے مجھے پتا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں گھر جا کے کیا کروں گی
کرنا کا
ہاں اوکے وہاں کا چلے گا
اگر وہاں پہ یہاں پہ ایک ہی دو ہی کام کرو گی تو چلے گا وہاں نہیں چلتا ہے پھر وہاں پہ پورا گھر خود پ ہو کاا لڑکیوں کا یہی سین ہے
ہ صحی بات ہے
لڑکے کمانے کے لیے لڑکیاں برتن مانجنے کے لیے
ہاں ہاں بس یہی ہوتا ہے
اور آج کل جاتی ہ کئی جاب پہ
نہیں نہیں میں تو گرمی ہوتی ہوں کہاں جاؤں گی مجھے پرسوں ایک آفر آیا تھا مجھے بولا تھا کسی نے کیا یہ نا ایگگریکلچر میں ا میں نکلے ہیں فون
ہوں
بر دو میں نے کہا میں کیسے جا پاؤں گی اب بیٹی ہے میری
اچھا اور گھر پہ سب کیسے ہیں کھانا وانا ہو گیا
ہاں ہاں کھانا وانا تو ہو گیا سب ٹھیک شکر اللہ کا
پسندو ہے
ہاں ہاں برتم بھی دوئے
ہوں ہوں
ہاں آج میری بیٹی بھی بیمار ہی تھی ان کو کھانسیک کام بہت زیادہ ہے اور وہ آئس کریم بالکل بھی نہیں چھ
بچوں کی سیزن آ گئے نا آائس کریم کے
لیکن اس کو وہ بہت زیادہ بیمار ہے مجھے کسم سے کبھی خطرہ لگتا ہے اس کو الہ نہ کرے ا نہ کرے اس کو نہ نومونیا ہو جائے کیونکہ ایک تو اتنی کھانسی اتنی کھانسی اوپر سے اتنی آئس کریم کھاتی ہیں
ہوں ہوں اب ڈاکٹر کے پاس پہلے لینا تھا اس کو دوائیاں وائیاں دلانی تھی تو
تو میں یہ دے رہی ہوں نا وہ کیا اثر کرے گی جب تک تو آئس کریم بند نہ کرے
تھوڑا سٹرکٹ بنو نا آب ما د دو ہیی آئس کررییم
میں تو اسٹرکٹ ہی ہوں لیکن باقی نہیں مان رہے ہیں
آپ تھوڑا ان کو بولاو نا دیکھو اس کو کتنی خاص وہ یہ
میں تو بولتی رہتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ نہیں مان رہے
اچھا
ہاں
ہ ہ اب تھوڑا آپ ان کو بولو کہ ابھی فی الحال م ہاں باقی چیزیں دلا دو جس میں جیسے کہ فروٹس ووٹس ہیں بٹ یہ نہیں
وہی تو میں بھی بول رہی ہ لیکن یہ بھی نہیں مانتی ہے نا خود آج یہ دن میں اسے پتا نہیں فون پہ کوئی ریل دیکھی ہے نا اس پہ یہ پتا نہیں شوز دیکھا ہے کچھ تو اس نے آج دن میں کیا کیا اس بول رہی تھی کہ بس یہی مجھے یہی لانا ہے ل
اچھا اب لانا تھا عید پیسواہی
ہاں ہاں
ہ ہوں
اب ہ لائیں گے
ہاں وہی لانا
چلو کیا کر رہے ہو ابھی سو گئے
پریس کر رہی ہوں
ابھیبڑی
ہاں اور کیا
ابھی نہیں کیا خ تھام
نہیں کہاں کے لائٹ ہے ساڑھے نو اب میں کل کروں گی ادوں کو اب ادوں کو بھی کیا ابھی بہت ہے
اھا چلو
چلو میں کرتی ہوں پرس تو میں کرتی ہوں بعد میں کال
ا مججے